ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام شلام آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
کیا کر رہے ہو چائے پی
نہیں میں نے نہیں پیا آپ نے پی
ہاں میں نہیں پی آپ نے کیوں نہیں پی
ا بھوک نہیں تھی مے اسی لیے
اچھا اچھا
اسکول گئی تھی
ہاں ہاں میں گئی تھی اسکول
ٹھیک کیسا ہے تمہارا دن
ٹھیک ہی تھا وہاں پہ آج اتنا پڑھائی نہیں تھی آج فرائیڈے کا
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے اور بتاؤ کھانا کھایا
نہیں ابھی نہیں کھایا ابھی ٹائم ہے نا
آج صبح جب میں با کے پاس سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نئے پودے لگا رہے تھے یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں سوچنے لگی کہ شجا گاری ہماری زندگی کے لیے کت کتنی اہم ہے
ہاں تم نے بالکل صحیح کہا درخت اور پودے اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اج کل جب ماحولیاتی الودگی بڑھ رہی ہے اور موسم تبدیلی ارہی ہے تو شجرکاری کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے
جی ہاں بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں بہت سارے درخت ہوا کرتے تھے گرمیوں میں ان کی گانے چاہوں لگاؤں ل لوگوں کو راحت دیتی تھی مگر اب کئی جگہوں پر درخت کار دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے گرمی میں اضافہ محسوس ہوتا ہے
یہ بات بالکل سچ ہے درخت صرف چھاؤں ہی نہیں دیتے بلکہ ہوا کو بھی صاف کرتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں صاف ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اگر درد کم ہو جائے تو ہوا میں آلودگی بڑھ جاتی ہے جو صحت کے لیے نقص نقصان دہ ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ شجر کاری کی اہمیت کو پوری طرف نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پودا لگانے کوئی خاص کام نہیں ہے حالانکہ ایک چھوٹا سا پودا مستقبل میں بہت بڑا اور فائدے مند درخت بن سکتا ہے
بالکل ہر بڑا درخت کا بھی ایک چھوٹا سا پودا ہی تھا اگر ہر شخص ہر سال صرف ایک پودا بھی لگاتے اور اس کی دیکھ پال کرے تو کچھ ہی عرصے میں ہمارا مح ماحول بہت بہتر ہو سکتا لتا ہے
تمہاری بات سن کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کچھ عرصے پہلے ہمارے علاقے میں بہت تیز گرمی پڑی تھی لوگ پریشان تھے اور بجلی کی کمی کی وجہ سے اور مشکلات پیدا ہو رہی تھی تب ایک بزرگ نے کہا تھا کہ اگر ہم نے پہلے زیادہ درخت لگائے ہوتے تو آج گرمی کا اثر اتنا سخت بھی نہ ہوتا
صرف اتنا ہی نہیں درخت پرندوں اور جانوروں کے لیے بھی بے پناہ پناہ گاہ کا نام کرتے ہیں جب درخت کم ہو جاتے ہیں تو بےزبان مخلوق بھی متاثر ہوتی ہے
جی ہاں میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ پرندے درختوں پر گھونسلے بناتے ہیں جب درخت کاٹ دیے جاتے ہیں تو ان کے رہنے کی جگہ ختم ہو جاتی ہے اس طرح قدرتی نظام بھی متاثر ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ شجا کاری صرف ایک سماجی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اخلاقی فرض بھی ہے ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ماحول چھوڑ کر جانا چاہیے
میں تم سے پوری طرح متفق ہوں اگر ہم آج درخت لگائیں گے تو ان کا فائدہ صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہمارے بچوں اور ان کے بچوں کو بھی ملے گا یہ ایک ایسا کام ہے جس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے
تم نے کبھی خود پودا لگایا
جی ہاں پچھلے سال میں نے اپنے گھر کے سحن میں دو پھل دار پودے لگائے تھے شروع میں ان کی دیکھ بھال میں کافی محنت لگی مگر جب ان میں نئی پتیاں نکلی تو مجھے بہت خوشی ہوئی
واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے میں نے بھی اپنے اسکول کے شجرکاری پروگرام میں حصہ لیا تھا ہم نے مل کر کئی پودے لگائے تھے اس دن مجھے احساس ہوا کہ اگر طالبہ مل کر کام کرے تو بہت بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں
ہاں طالبہ کا کردار واقعی بہت اہم ہے اگر بچپن سے بچوں میں درخت سے درختوں کے ریلیٹڈ محبت کی جائے تو وہ بڑے ہوک بھی شجرکاری کو اہمیت دیں گے
بالکل ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اگر ہم صرف عمارتیں بناتے رہیں گے اور درختوں کو نظر انداز کر دیں گے تو مستقبل میں بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں
ایک اور بات جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہی ہے کہ درخت انسان کو سکون بھی دیتے ہے جب میں کسی سبز و شداب جگہ پر جاتی ہوں تو دل وہ عجیب سحت میںین ملتا ہے
ری بات ہے سبز ماحول دیکھ کر انسان کا ذہن تازہ ہو جاتا ہے اسی لیے باغات اور پاک لوگوں کی تفریح اور راحت کا ذریعہ بنتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ ہمیں صرف پودے لگانے پر ہی توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے کئی لوگ پودے لگا دیتے ہیں مگر بعد میں ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے
تو نے بہت اہم نکطہ اٹھایا ہے اگر پودے لگانے کے بعد اسے پانی نہ دیا جائے اور اس کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ بہت جلدی مرجا جا سکتا ہے اس لیے پودا لگانا پہلے قدم ہے اور اس کی دیکھ بھال دوسرا اہم قدم
ہمارے محلے میں کچھ بچوں نے مل کر ایک چھوٹا سا سب گوش گوشا تیار کیا ہے وہ روز اسے پانی دیتے ہیں اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں مجھے ان کی محنت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے
یہ واقعی قابل تعریف کام ہے چھوٹی چھوٹی کوششیں مل کر بہت بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں اگر ہر محلے میں ایسا ہی ہو تو شہر کی صورت بدل سکتی ہے
تمہارے خیال میں لوگوں کو شجر کاری کی طرف راگب کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے
میرے خیال میں مکتبوں محلوں اور سماجی اداروں میں آگاہی پیدا کرنی چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ درخت صرف حسن میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ صحت اور ماحول کے لیے بھی ضروری ہے
جی ہاں جب لوگ فائدے سمجھیں گے تو ضرور اس کا میں حصہ لیں گے مجھے نق ہے کہ بچوں کے لیے مختلف تقریبات بھی منعقد کرنی چاہیے جہاں انہیں پودے لگانے کی ترغیب دی جائے
یہ بہت اچھا خیال ہے بچوں کو عملی طور پر شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ صرف سنے ہی نہیں، بلکہ خود بھی اس عمل کا حصہ بنے
کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ایک پودا ایک دو پودے لگانے سے کیا فرق پڑے گا تم ان کے انہیں کیا جواب د گی
میں ان سے کہوں گی کہ ہر بڑا کام ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے اگر ہر شخص یہی سوچے کہ میرا حصہ چھوٹا ہے تم پھر بھی کوئی کام آگے نہیں بڑھے گا ایک پودا بھی قیمتی ہے
یہ بات بہت یہ بات بہت حوصلہ افزا ہے دراصل ہر پودا امید کی ایک نئی کرن ہوتی ہے جو مستقبل کو روشن بناتی ہے
بالکل اور جب وہ پودا درخت بن کر پھل دیتا ہے چھاؤں دیتا ہے اور ہوا صاف کرتا ہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے
مجھے یاد ہے کہ ہمارے دادا جان اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ شخص جو شخص درخت لگاتا ہے وہ ن کام کرتا ہے کیونکہ اس سے انسان پرندے اور جانور سب فائدہ اٹھاتے ہیں
یہ بہت خوبصورت سوچ ہے درخت واقعی ایسی نعمت ہے جن کا فائدہ صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہتا بلکہ بہت سے مخلوق تک پہنچتا ہے
آج کے دور میں جب ماحولیاتی مسائل روز بڑھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شجرکاری کو قومی سطح پر تحریک کی صورت دینی چاہیئے
میں بھی اسی رائے ہی کی حامی ہوں جب حکومتی اور عوامی سطح پر مل کر کام کیا جائے تو نتائج زیادہ بہتر نکل نکلتے ہیں
تمہاری گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اب میرا ارادہ ہے کہ اس مہینے کم از کم دھوپ نئے پودے ضرور لگاؤ گی
اور میں بھی تمہارے ساتھ اس کام میں ہی لوں گی ہم دونوں مل کر اپنے محلے کے دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح متوجہ کر سکتے
یہ بہت اچھا ہوگا سوچو اگر ہمارے محلے کے ہر گھر کے سامنے ایک درخت ہو تو کتنا خوبصورت منظر ہوگا
ہاں بہت خوبصورت ہوگا اور نہ صرف خوبصورت بلکہ صحت افزا بھی صاف ہوا ٹھنڈا ماحول اور پرندوں کی چچہاٹ سب مل کر زندگی کو اور بہتر بنا دیں گے
انشاء اللہ جب آگاہی بڑھے گی تو لوگوں کا رویہ بھی بدلے گا ہر شخص کو سمجھنا ہوگا کہ درخت ہماری زندگی کی بنیاد حصہ بنیادی حصہ ہے
آج ہی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شجرکاری صحت ماحول قدرت اور مستقبل سب کے لئے بے حد ضروری ہے
ہ اور میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو اپنی صلاحیت کے مطابق کم از کم ایک پودا ضرور لگانا چاہیے
جی اسی امید کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہر گھر ہر گلی اور ہر بس تبز و شداب ہو
ہاں چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ